ہلو
ہیلو
ہاں وہ میں آپ کے بچے کے لیے بول رہی تھی نا ابھی سات مہینے کا ہوا ہے تو اس کو کچھ کھلانا پلانا چالو کرو
ہاں ہاں کھلاتی ہوں میں اس تو میں ابھی ایک مہینے سے کھلا رہی ہوں نا چھٹا مہین اسارٹ ہوا نا تو میری ممی نے جب سے ہی بولے وہ تھوڑا سا مونگ ڈال مسور دال چاول کی کھچڑی ہے تھوڑا سا وہ کھیلا پیس
اس میں تھوڑا کاجو بادام بھی ڈال دیں نے کا مس ہاں مسور دال مس وہ سب ڈال ڈال کے دھو کے کے اس کو پیس کے رکھ لینے کا
ہاں کاجو بادام اخروٹ مکھان اور کیا بولتے وہ پمپنگ سیٹ
ہاں وہی تھوڑا روسٹ تھوڑا روسٹ کرنے کا روسٹ کر کے پھر اسی کو بنا کے اس کو
روز کر کے تھوڑا رکھی ہووں تھوڑے بہت پیس کھجور ابھی پرسوں سے تو اس کو کھجور بھی چالو کری کھجور کھاتا ہے نا
ہاں
وہ بھی ادھا ادھا یا
ہاں لیکن کھجور کم دینا کیونکہ کیسا ہے کھجور گرم ہے نا ابھی وہ ناازک بچہ ہے
ہاں ہاں ہاں نہیں روز بچے کو ایک دے سکتے کے بولتے دالی میں نے وہ ایک ممی سے کا ہے نا بچے لوگ کا ایپ روز ایک کھلا سکتے اسے کوئی فائدہ کوئی ایسے نقصان نہیں ہے کھجور ہاں وہ گرم ہے وہ بات آپ صحیح بول رہے جو گرم ہے ہاں پر نہیں ایک دن میں اس کو ڈیلی کھلا سکتے ہیں
تو کون سا گیلا والا دے رہے کہ چوہارے والا
نہیں نہیں چوہرے والا نہیں گیلا والا گیلے والا اس کھچڑی میں ڈال کے نا ابال لیتی ہوں وہ بھی بیچ نکال کے اوپر کا چھلکا نکل کے پھر گرینڈ کر کے پیز کے اس کو وہ بھ دے دی
اگر جیسا مٹھا بچے کو پسند ہے تو اس کو آپ میٹھا بنا کے بھی کھلا سکتے ہیں ٹکر ڈال کے حلوا گھی میں بگاار کے حلوا بنا کے بھی اس کو کھلا سکتے آپ
تو اپ کھلا نہیں سکتے تو کھجور اس کو کھلا سکتے
ہاں جیسا کبھی کھچڑی کلااؤ کبھی حلوا جیسا کھلاؤ اور روا بھی بہت فائدہ کرے گا اگرپ روا بھی اس کو کھلائیں گے تو
نہیں نہی رواتوں میں بالل بار کھلا کی روا تو کھاؤں گا ہی نہیں بولتا
یک ہے کیسے روے میں بھی اچھا انرجی ہے کیلشیم ہے تو روا کھانے سے بھی بچوں کی باڈی بنتی ہے
سے بھی ہاں باڑی بنتی ہے پر وہ روا اس کو روا اور ایک ابللا انڈا نہیں پسند میرے حساب سے کیونکہ وہ بناؤں گی نا میں جس دن تو نہیں کھاتا انا بھی گرٹ کر کے اپنے بالک انڈا بھی نہیں کھاتا ہے
اور آلو بھی بوائل کر کے اس کو کھلاؤ
یہ کیا طریقہ ہے بھائی
آلو بھی کھلائیں گے نا
ب ٹھڈا بھی نہیں کھاتا ہے نہی بٹاٹا بھی نہیں کھاتا وہ بٹاٹا بھی جسا بٹاٹا بھی اپ گئے نا تو بٹاٹا بھی اس ملک کرتا ہے ابھی وہ ایسے کرے گا ایک آھ مہینے اور کرے گا ایسے پ اس کے بعد جیسے کہ کھائے گا ہے نا تھوڑا تھوڑا بھی کھائے بس ہو گیا عادت ہوئے بس اللہ کرے
ہاں ہاں وہ تو ہے کیا آدت لگانے کا ہے بس یادہ نہیں بچے کا پیٹ کتنا رہتا ہے بس تھوڑا تھوڑا کھائے اور وہ آدت لگے اس کو کھان کا
ہ ہاں آ مے بس عادت لگی نہیں نہ ببس ہوگیا
جی
اور بولو کیا
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں بولو نا کہاں ہو گئے
نہیں میں تو آپ ہیلو نہیں نہیں کوئی نہیں
اچھا بیچ میں ابھی کسی کی چلانے کی آواز آئی تھی
ہاں ہاں وہ میرے بجو والے تھ وہ اپنا آواز
اچھا اچھا
ج
آپ نے ایس آئی آر کرایا کہ نہیں ابھی تک
ہاں میں نے کرا دیا آپ نے کرائے
ہاں ہاں ہم نے کرا لیا جا کے ہو گیا سب کچھ کہاں کہاں بھاگو اس کے لیے بھی کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے دس جگہ جاؤ فارم بھرو
بہت بہت دوڑا رے بہت باپ رے
لیکن ایک نیوز میں آیا ہے کہ ایسا الیکشن میں سے کسی کا نام نہیں کٹے گا اگر جس کا ایس آئی آر نہیں بھی ہوا اگر اس کا ووٹنگ میں نام آتا ہے تو وہ ووٹنگ کر سکتا ہے ہاں وہ ووٹنگ دے سکتا ہے ایسا نہیں کہ اس کا ووٹ میں سے بھی نام کاٹ دیا جائے گا نہیں اگر ووٹنگ میں نام ہے تو وہ ووٹنگ کر سکتے ہیں
وٹنگ دے سکتے ہے ووٹنگ دے سکتے خالی بنگلہ دیشی نا ہو اگر بنگلہ دیشی ہے تو وہ ووٹنگ بھی نہیں دے سکتا مطلب ایسے ہے
بی جے پی سرکار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی
با با کچھ بھی ہوسکتا ہے صحیح بولا اور آپ نے آج ہمم
نیوز دیکھا کہ نہیں آپ نے ایک وہ کون آدمی دیکھو بڈھا بچارا اس پے بیٹھا ہے بھوک ہڑتال پے بیٹھا ہے ہاں دیکھو بیچارا وہ آج اکیس دن ہو گیا بیچارا کتنا سیریئس ہے اکیس دن ہاں اکیس دن ہو گیا نا اکیس دن سے وہ آدمی بوک ہڑتال پے اور بتاؤ گورنمنٹ اس کی مانگ نہیں پوری کر رہی ہے
نہ وہ خالی بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کر رہی ہے
کے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے بچوں کے لیے مانگ رہا ہے کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کر رہا ہے وہ
کر رہا ہے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہاں
تو اچھے اچھے سیلیبرٹی ہو گئے اچھے نیتا لوگ جارے ملنے کے لیے لیکن گورنمنٹ اس کی مانگ ہی پوری نہیں کر رہی ہے
گاندھی جی بولتے پچیس دن بیٹھے تھے ایک اور جن تیرہ دن بیٹھے تھے ان تو اکیس دن ہو گیا بیچارے کو آج
نہیں پر اس کو جبردستی اٹھا کے لے کے گئے نا بولتے آ کے دوا کھانے میں جبردست
نہیں نہیں تو نہیں آج بولے یہ پر دلی ہائی کورٹ نے آج ڈکلیئر کیا کی ان کو دوا خانے کی سخت سے سخت ضرورت تھی اچھا ہوا ان کو ہاسپٹل لے کے گیا گیا مطلب ایس وہ ڈکلیئر ہو گیا ہاں نہیں تو سب بول رہے تھے فیک ہے وہ کر رہے تو آپ کرنے دو نا پولیس تو انہوں نے کیسا ویسے سب بہت نیوز چل رہی تھی پر نہیں یہ دلی ہائی کورٹ نے بول دیا کی جو کیا صحیح کی ہے ان کو پولیس چوکے ہاسپٹل کی بہت سخت سے سخت زیادہ ضرورت تھی ایسے بول کے ابھی آیا ہے دیکھو پر
کی تو اس نے ابھی تلک تو لگتا اس نے ہی اتنا دن تک کا فاسٹنگ کا یے آندولن کیا ہوا ہے
آندولن کیے ہے ان کا ویٹ سترہ اے کتنا سوری تیرہ کلو ان کا ویٹ گین ہوا نہیں نہیں تیرہ کی وا تیرہ کی نہیں نہیں تیرا کلو تیرا کلو وہ تو جب ان کا آ سترہ دن تھا نا ان کا جب بھی ان کا دس کلو کم ہو گیا تھا وزن تھرٹی ایٹ تھا فورٹی ایٹ ان کا وزن نہ فورٹی ایٹ کے فورٹی ایٹ کے جی کے وہ تھے تھرٹی ایٹ ہو گیا تھا ان کو امم اٹھارہ دن میں امم
آچھا اچھا
آمم اور بولیے
تو ابھی تو ہاں گئے گئے ٹیوشن ابھی ایک بات کی وہ سات بجے جائے گا ٹیوشن
اور آپ کا کالج والا بیٹا آیا
ہاں وہ تو آ گیا گھر پہ آ گیا وہ وہ صبح جاتا ہے نا تو ابھی جلدی چھوٹتا ہے چار بجے آ جاتا ہے گھر پے ٹائمنگ چینج ہو گیا نا پونے سات کا کالج ہے اور تین بجے چھوٹ جاتا ہے
ہاں نہیں تو لیٹ آتا تھا
ہاں نہیں تو پہلے سات بجے آتا تھا وہ
اچھا اچھا
تو ابھی یہ اصل ٹائمنگ تھوڑا چینج ہو گیا
امم
سر میں آج اتنا درد ہو رہا ہے نا ایک طرف پوچھو مت اتنا پین ہو رہا ہے
باپ رے دوا کھاؤ نہ آپ دوا نہیں کھاتی نے
نہیں نا ابھی تک تو نہیں کھاںی صبح صبح انگوٹھا پورا جل گیا چھالے آگئے پورا انگوٹے
کیسا جل گیا
ارے روٹی بناتے بناتے اور وہ ایک کچھ بولی نا کچھ ٹریجڈی ہوا ہے ذرا ہاں اس میں چکر میں
ہایے اللہ
وہ چکر میں ایسا ہاتھ میرا اس میں ہی گھس گیا مطلب ٹینشن بولتے نا اتنا ٹینشن اس میں اچانک سے پانچ بجے فون بجا پیسہ لگا کہ ابھی اچانک پانچ بجے فون بچتا ہے مطلب یہی لگے گا نا کیا پتا کچھ ایمرجنسی کہیں ہوا ہے کیا کچھ
کوئی بہ مت
آ وہ فون ہاں فون اٹھانے کی چکر کر میں وہ ہاتھی جل گیا پورا ابھی انگوٹا میرا جل گیا
اور صبح پانچ بجے فون آنا بولے تو بابا انسان ڈر ہی جائے گا
وہی پھر میری ماں کا بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں بھی ایجڈ ہے تو کبھی اس اس کا بھی خیال دل میں آتا ہے کہ بھائی لوگ تو نہیں کہ کچھ ایمرجنسی تو نہیں ہو گیا اور لوگوں کو فالتو ٹائم دیتا ہے نہیں نہیں کسی کا نہیں ایا وہ بولی نا ابھی ایک ٹینشن دماغ میں بھر رہا ہے وہ
اچھا اچھا
ہم وہ چکر میں وہ میرا ہاتھ ہی جل گیا کہ کس کا فون اتنا ٹائم بج رہا ہے روٹی روٹی بنا رہی تھی روٹی بناتے بناتے وہ فون بجا ہاں تو وہ دماغ میرا پورا فون میں چلاگے وہ روٹی کے اندر ایسا ہاتھ گھسا کہ پورا انگوٹھا میرا چھال بھر گیا
یہ اللہ باپ رے باپ
لوگوں کو کی بولے نالوگوں کو کیا کل سمجھ ہے کیا نہیں پتا نہیں مل
چھیک کیا بےیکار کے لوگے اس دنیا میں کیا ہے لکھا
اور بولو اپ بچہ سو ابھی اٹھا کیا اواز نہیں رہی اواز نہیں رہی لیکن کھیلنے کی بھی اواز نہیں ا رہی اس کی
ہاں فگا پھوڑ دیا ابھی اس نے دیکھو ابھی ایک فگا پھولا دی تھی فھودی ناخن مارتا اس کو کھانے جاؤ رہا ارے رچھی
اچھا ناخن کاٹتے کہ نہیں اپ اس کے چھوٹے کے
ہم ابھی بڑھ گئے اس کے ابھی سوئے گانا تو دن کارٹون کل سو گئے باتھ ہی کرنا پیرے گا اس کے ہاں کاٹنے اج کو ہاں ہاں ہاں نہیں ہمیشہ کر
ٹھیک ہے رکو ذرا میں کرتی ہوں اپ کو کال ہاں
ٹھیک ہے